ہلو
السلام علیکم کیسی ہو
م السلام وعلیکم السلام الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ سنا
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج کل گھر میں بہت مصروفیات ہے
اچھا کوئی خاص بات
ہاں میری کزن کی شادی میرے میرے کزن شادیا کی شادی کی ہو گئی ہے پورے گرد تیاریوں میں لگا ہوا ہے
اچھا ہاں وہ تو میں نے پچھلی بار سنا لیکن آپ نے جو کہا اس میں ابھی ایک سال ہے
اگلے مہینے ابھی سے شاپنگ انویٹیشن اور ڈیکوریشن کی پلاننگ چل رہی ہے
اچھا چلو شادی کی تیاریاں واقعی بہت دلچسپ ہوتی ہے شادیاں ا خوش ہوگی
ہاں بہت خوش ہے ہ شادیاں کی تیاری واقعی بہت دلچسپ بہت زیادہ بچپن سے اس کا خواب تھا کہ اس کی شادی بہت خوبصورت طریقے سے ہو
اللہ اس کی زندگی خوشیوں سے بر دے دولہا کیسے ہے ویسا اس کا
بہت شریک اور پڑھھی لکھ کر ا لگ اچا ہے اور فیملی بھی اچھی ہے
چلو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے صرف شادی کا فنکشن نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہوتا ہے
بالکل آج کل لوگ اکثر صرف ویڈنگ ایونٹ کو امپورٹنس دیتے ہیں لیکن اصل اہمیت رشتے کی ہوتی ہے
اچھا اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کل میرے نا وہ بہن کے انلااز بھی کال کر رہے تھے
اچھا
وہ بول رہے تھے کہ ہم ایسا ب ہو رہے کہ ہم آئیں گے ایسے یا کیش میٹ کے لیے یا انگیجمنٹ کے لیے بول رہے تھے پاپا کو پھر پاپا نے بولا آپ کو تو پت ہی ہے ابھی ہممبیزی ہے ہمارا سراس سامان جو ہے وہ اٹھا کے پھیلا کے ہیں آپ اگر دو چار لوگ ہی آؤ گے لیکن جی اگر آپ چار لوگ آؤ گے یہاں سے تو بیس اور ہے اور جہاں ہم مہمانوں کو رکھتے ہیں جو ہمارا ہال ہے گھر میں اس میں بھی پورا سامان پھیلایا ہوا ہے تو آپ تھوڑی دیر ویٹ کرو مہینہ ڈیڑھ مہینہ
ہاں پھر ہور ہورے بال لیا
ہاں ہاں
اچھا
انہوں نے تو مان لیا ہاں اور ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں محبت عزت اور ٹرسٹ کسی بھی شادی کی بنیاد ہوتی ہے
کل ہم لوگ ڈرس دیکھنے گئے تھے اتنی زیادہ ورائٹی تھی کہ
نہ صحی بات ہے وہاں سمجھ نہیں آتا ہے پھر کیا پسند کری ہے بات آپ نے بالکل بالکل صحی کئی شاپنگ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جتنی زیادہ چوائسیز ہوتی ہے نا اتنی ہی مشکل ہوتی ہے دیکھ
مکل ہوتی ہے ہاں دل تو کرتا ہیں وہ بھی لے یہ بھی لے یہ بھی لے تو انسان بھٹک سا جاتا ہے کہ کروں کیا
ہاں اور کیا وہاں تو سمجھ ہی نہیں آتا زیادہ س
ہاں شادیوں کا شادوں کو ریڈ اور مرون شیڈ پسند ہے
ہاں ٹریڈیشنل کلرس ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں
ہاں اس نے مہندی کے لیے گرین اور یلو کمبینیشن چوز کیا ہے
چلو اچھی بات ہے مری تو ویسے بھی شادی کا سب سے کلرفل فنکشن ہوتا ہے وہ تو سب سے بہتر اسی سے تو شادی لگ
ہاں اور یہ دلہے دلہر کا اپراجر ہوتا ہے وہ اس دن خود کے لیے کچھ نہ کرے تو کب کریں گے باقی بھائی کی شادی ماموں کی شادی چاچا کی شادی یہ تو سب بر سر لیکن جو اب کا دن ہوتا ہے اس اس میں کچھ الگ
یہ تو زندگی میں ایک ہی بار آتا ہے
پ بیچا نہیں ہے
ہاں
بالکل ہم سب کزنس ڈانس پرفارمنس بھی پریپیئر کر رہے ہیں
چلو پھر بھی بہت مزہ آنے والا ہے
ہاں لیکن ٹچر بھی بہت ہے ہر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے ویسے یہ ہر کسی میں ٹینشن ہوتی ہوتی ہے
پرفیکشن پرفیکشن کے پیچھے بھاگنا کبھی کبھی نہا انضروری مطلب ضروری نہیں لگتا ہے اسٹریس دیتا ہے
ہاں بالکل بالکل سچ کہا میں نے بھی سب کو کہہ رہی ہوں کہ خوش رہنا زیادہ ضروری ہے ن کہ بنا وج کی سٹرس کے پیچھے دوڑنا
بالکل آپ کی بات بالکل بالکل صحیح ہے بالکل لوگ ڈیکوریشن بھول جاتے ہیں لیکن اچھے مومنٹس یاد رکھتے ہیں
ویسے تم شادیوں میں جانا پسند کرتی ہو
ہاں بہت زیادہ اگر کلوز ریلیٹیوس کی ہو تو ضرور مجھے فیملی گیدرنگس بہت اچھی لگتی ہے
مجھے بھی سب کزنس اور ریلیٹیوس ایک جگہ مل جاتے ہیں ویسے وہ تو ہمارا وہ تھا ہمارا پیدا اس یہحاق بن گیا ہے
ہاں ہاں اور کیا ہم تو ہم تو ہر ایک جگہ ایکز اثر پہنچ جاتے ہیں اور بچپن کی یاد ہے تازے ہو جد
ہاں یہ بات تو ہے کیا
تیو
ارے ہاں میری سے رونق ہے میرے بیٹے جا کے دکھاؤ شادیا بھی کل پرانی فوٹوز دیکھ رہی تھی ہم سب ہنس ہنس کر لوٹ پڑتے ہو گئے ہیں لوٹ فٹ ہو گئے
پرانی تصویروں کا نا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹائم مشین میں جیسے ڈورے مان جاتا ہے نا ٹائم مشین میں واپس پچھلی دنیا میں ویسے سے ہی چلے جاتے ہیں
ہاں ج اس نے کہا تھا اسے یہ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اب اس کی شادی ہونے والی
یہ بات تو صحیح ہے وہ مطلب اپنے ماں باپ کی شادیوں کی تصویر دیکھ رہی ہوگی پھر اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ آج میری شادی ہونے والی ہے ہے نا یہ فیلنگس نیچرلی ہوتی ہے نئی زندگی کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے اس سے
ہاں کبھی کبھی ایکسپریمنٹ اور کچھ اموشنل مومنٹ دونوں مل جاتے ہیں کبھی ایکسائٹمنٹ کبھی اموشنل مومنٹ
وہی نا خاص طور پر جب رخصت کا وقت قریب آتا ہے
وہ تو بس اس بد سب بھی موسم ہو جاتے ہیں
جی بالکل صحیح کہا آپ نے اس بات پر تو سبھی اموشنل ہو جاتے ہیں اگر کوئی مطلب کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہونا وہ بھی رو پڑتا ہے نا والدین کے لیے بھی وہ لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے
لیکن اگر بیٹی اچھے گھر جا رہی ہو تو تسلی بھی ہوتی ہے
ہاں اللہر بی یکچ زندگی نصیب کرے
ایک بات بولو میں تسلی تو ہوتی ہے
ہ ہ ہاں وہ کیا کیا بول رہی ہو آپ
ہاں ہ
باہر کتنی ٹھنڈی ہوایں ہے ابھی
مجھے باہر کا تو نہیں پتا لیکن اندر مجھے بہت اچھی ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے
ہاں میں تو باہر آ گگر میں ابھی ٹہل رہی ہوں تھوڑا ساودر ادھر لیکن بہت اچھی آواز ہے
ہاں
ج ن
ویسے تم شاید بول رہی ہو ویڈنگ پ ڈڈ ہو گیا تھا آپ نے پوچھا تھا کل مجھے بولنا
ہاں آپ کو پتا ہے ا ہوں جی کہ ایک اچھے ہال میں بکنگ ہوگی گئی ہے گیسٹس کتنے ایکسپیکٹیڈ ہیں
چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ پھر تو کافی بارا فنکشن ہوگا
ہاں کیٹرک والوں سے بھی میٹنگ ہوئی تھی
اچھا چلو میں نے کیا کیا ہے
برییاانی قورمہ کباب سیلڈ اور ڈیزرٹس
وسن کتی بھک لگے
ہ سب لوگ کھانا کھانے پر سب سے زیادہ ڈسکشن کرتے ہیں
ہاں اور کیا وہ تو ہوتا ہی ہے یہ ہر شادی کی یہ ریالٹی ہے
سچی ہے سچ بات ہے
ہیلو شادیا فیوچر کے بارے میں کیا سوچتی ہے
وہ چاہتی ہے کہ شادی کے پاس بھی ہے اپنی ایجوکیشن اور کرئر پر کنٹینیو فوکس کرے یا کنٹینیو رکھے
چلو بہت اچھی بات ہے آج کل میوچئول انڈرسٹینڈنگس بہت ضروری ہے
دلہا بھی اس کو سپورٹ کرتا اس سے بولا ٹھیک ہے پڑے ت پڑ
یہ سن کر تو خوشی ہوئی ورنہ آج کل کون ایسے
نہیں نہیں مجھے لگتا ہے سکسیسفل میرج کا ر کمیونیکیشن ہے
ج ہاںاں میں بھی اس اس بات سے ایگری کرتی ہوں اگر لوگ ایک دوسرے کی بات کرچیں تو بہت سے مسائل پیدا ج نہ ہو
بالکل اور اس سے ریسپیکٹ پیس بہت اہم ہے ویسی شادیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ دوستی جیسی رشتہ ہونا چاہے
ہاں اور واقعی سب سے مضبوط شادی وہی ہوتی ہے جہاں دوستی اور بھروسہ ہو
ہاں اگلے ہفتے مہندی کی فائنل ریہرسل ہے تو تم بھی آ جانا
لگتا ہے تمہاری ڈیوٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے
ہاں اس لیے میں تمہیں بول رہی ہوں آج آدھی ریسپانسبلٹی تم پہ ڈالوں گی اس لیے ٹائم سے آ جانا چلو اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ